ہاں ہاں
وہ انکل کائیڈیوزنے ت اب دیکھیے آپ نے جو میں نے پکس ویڈیو کپڑوں کی اس میں سے چوائس نہیں تھا کچھ
اس میں کچھ پسند نہیں آیا میں بولا کہ ہمیںس پسند نہیں آیا ا اپنی پسند سے دید
ہیلو
من کاا
آپ کی آواز کم کیا آواز کٹ رہی ہے کیوں
ہلو
ہاں
میں نے کہا کہ جو آپ نے پکس بھیجی نا میں سے تو پسند نہیں آیا مجھے ج ایسے مجھے پسند نہیں آیا اپ ایکس پہ کچھ بھی میں نے ان سے بولا تھا کہ ہمیں ایسے پسند نہیں آیا اب چھوڑ رہنے دیجاہے انہوں نے نہیں مانا پھر میں نے ان سے بولا کہ اب آپ کو اگر لانا ہی ہے تو آپ اپنے پسند سے لائیے جو آپ کو پسند ہوگا ہمیں ایسے پک پک کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے
ہ میں نے آج مما کو دکھایا تھا مما نے کہا ان کو کچھ نہیں پسند آئے گا اس میں ہاں سچ میں آج آج صبح ہی میں نے میں نے ان کو دکھایا تو میں نے کل نے یہ بھیجا تھا اپی کے پاس کی اس میں سے بس پسند کر کے بتانا مجھے مما نے ساڑی دیکھی ان کا کہ ان کو کچھ نہیں پسند آئے گا اس میں سے یہ سارا سوٹ یہ اپنے کلچر کا ہے ہی نہیں یہ پاکستانی کلچر کا ہے
نہیں ہم تو پاکستانی ہی پہنتے ہیں یہاں بھی ہم پاکستانی ہی ڈھونڈتے ہیں
لیکن اس جیسا نہیں رہتا ہے وہ ڈفرینس ہوتا
ہاں وہ مطلب دوسرے ٹائپ کا ہوتا تا ہے اور وہ دکھنے میں ہی اچھا لگتا ہے
اس کا کلر ایک بھی سوٹ کا کلر بھی ٹھیک نہیں ہے مطلب
ہاں ہاں وہی خالی مجھے ایک ان میں تھوڑا سا پسند آیا میں آپ کو دکھ کھاتی ہوں کون سا والا میں دکھاتی ہوں آپ کو مجھے تھوڑا سا کون سا پسند آیا اس میں لیکن پھر میں نے ان سے بولا کہ ہمیں ایسے پسند نہیں آئے گا کو کھ بھی
ہوں ہ
آپ خود ہی دیکھ لینا اب آپ کو بھیج یہ والا مجھے تھوڑا سا پسند آیا اس میں
ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں کون سا ہے ہاں ہاں یہ دوسرا ہے نہیں اس میں جب اما نے میری دیکھا تو ایک گلے پہ جس کا ورک ہوا تھا وہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا تو مجھے لگا وہی ہوگا
نہیں ایکسم بریانی والا پسند آیا بس میں نے پھر ان کو بولا کہ جو آپ کو پسند آئے گا آپ خود دیکھ ن
اچھا یہ بتائیے پاکستانی سیریز دیکھی ہے کیا آپ کوئی
ہاں ہاں دیکھتے ہیں
سیز فوٹ پین ہیں ان کا سوٹ ایسا صحیح ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے
یہاں تو ہم پاکستانی لاتے ہیں لیکن وہ اوریجنل پاکستانی کہاں ہوتے ہیں وہ تو
ہ ہاں ہاں ہاں میں نے ایک مووی دیکھی تھی نا اس میں وہ جو اس کی وہ ہیروئن ہوتی ہے وہ پہنتی ہے اس کو
ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں پاکستانی سیریل تو ہم بھی دیکھتے ہیں
میں نے سیریل تو نہیں دیکھا لیکن ایک موویز دیکھی اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے جس میں سالار رہتا ہے لڑکے کا نام بہت فیمس ہوئے تھی مووی
نہیں میں نے تو بہت سارے سیریل دیکھے پاکستانی اور ان میں سے مجھے بہت زیادہ پسند ایک آیا اس کا نام ہے عشقیا اب دیکھنا وہ
کیا نام ہے
عشقیہ عشقیہ
یہ اس میں لڑکے کا کیا نام رہتا ہے ن
لڑکی کا نام مجھے ایسے نام یاد نہیں کیونکہ میں نے بہت سارے دیکھے اس میں وہ ہے ایک تو ہے وہ کیا بولتے اس کو پتا نہیں میں میں میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں اس کی یہی مطلب ری ہی بھیجوں گی وہ اور پھر خود دیکھنا ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو
جچ ہلو ہاں
اب کی آواز نہیں آ رہی تھی
آپ کی بھی آواز نہیں رہ ت میں ہلو لو کر رہا تھا
ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو کر رہے تے میں نے کہا میں وہ سیریل ہی آپ کو بعد میں سینڈ کرتی ہوں
ہاں ہاں وہ میں نے بالویر کو وہ میں نے بالویر بلنگ بھیجا تھا آپ نے دیکھا تھا اس کو
تو میں نے خالی دیکھا کہ آ نے کچھ بھیجا ہے
ہاں تو اس میں وہ میں نے کہا تھا نا
اچا نہیں میں نے تو وہ نہیں دیکھا اس میں مجھے کچ ویسا نہیں دکھا مطلب بالوں والی میں مجھے لگا تھا کہ آپ نے اس لیے بھیجا ہے
ہاں ہاں
اس نہیں دیکھا کسی کے اتنے لمبے باض
اس میں جو بال پری ہے نا مطلب جس کی اوپر اسٹوری ہے بالویر کے اوپر اس کی ماں ہوتی تی ہے اس نے بالویر کو اڈاپٹ کیا تھا تو اس کے بال اتنے لمبے ہوتے وہ اپنے بالوں کو پھینک کے کسی چیز کو کھینچ لیتی تھی ہ گ ج کہتے ہیں جدو روری ہے
وہ تو میں نے وہ تو میں نے سنی ہے نا بوسن ریلا آواز نہیں
کس میں
سنریلا والی کہانی میں نے سنی ہے سنریلا کی کے بھی بال ہوتے ہیں نا لمبے وہ میں نے ان کی کہانی سنی ہے سویلا
سن سنا ہے وہی میں نے بال دیکھا مجھے فورا یاد ہے بال پڑی کے بال اتنے لمبے
مجھے پہلے لگا کہ آپ کو لگے گا یہ یہ ہے
نہیں مجھے تو لگا پہلے ہی اصلی ہے لیکن پھر جب آپ نے بتایا تو مجھے ڈاؤٹ ہوگیا پھر میں نے کہا ایک ہی بار تو میں نے دیکھا اس لیے مجھے شاید ہو سکتا ہے دھوکا ہو گیا ہوگا
اچھا ویسے تو باہر کے لوگوں کے زیادہ بار ہوتے ہیں ہے نا
نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ کسی کسی کے بال بہت زیادہ لبے ہوتے ہیں لیکن فیمیلس میں بال جس کے اچھے ہوتے ہیں ان کی شکل اور کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں باڈی لینگویج اچھی ہوتی ہے یہ میں نے سنا ہے میں نے جس کے جس کے بال لمبے دیکھے ہیں تو اس کی کم سے کم شک کل بہت اچھی ہوتی ہے
شکل تو میری بہت اچھی نہیں ہے لیکن بر لمبے ہے
نہیں آپ کی بھی اچھی ہے بہت بہت زیادہ تو نہیں کہیں لیکن اچھی ہے
وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا آپ کہہ رہے ہو جن کے بال لمبے ہوتے ہیں ان کی شکل بہت اچھی ہوتی ہے میں نے بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن باہر لمبے ہیں
ہاں وہی میں نے کہا جھوڑٹی تعریف کرنے سے کیا فائدہ
آپ بھی کہیں گے منہ پہ منہ پہ بھی عزتی ہو رہی
یہ تو س بی سی بات ہے
نہیں میں نے ایک ہماری ایک ٹیچر تھھی بچپن میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے
ہمم ہمم
رضیہ میم تو ان کے بال بہت بہت لمبے تھے
اچھا
کیا کہتے ہیں مطلب ان کو ان کی باڈی شیپ اور فیس بہت اچھا تھا تو مجھے لگا کہ جن کے بال اچھے بہت ہو اچھا دو مم تھ ایک نہیں نہیں ایک ایک ایک گیت میم بھیھ ان کو بھی میں نے دیکھا تھا ان کے بات وہ تو نان مسلم تھ تو وہ پردہ وردہ کرتے نہیں تو وہ تو دکھتا تھا بال بہت لمبے ہیں اور ایک جو رضیہ مم تھیں وہ پردہ تو کرتی تھیں لیکن ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم ان کے گھر پہ بھی جاتے تھے تو میں نے دیکھا ان بال بہت لمبے تھے تو مجھے لگا اگر ایسا ہے تو سب جن کے پال لمبے ہوں گے وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہوں گے ہاں اور نہیں نہیں ایک ایک لوگ کو اور میں نے دیکھا ہے ایک میں نے دیکھا کہاں دیکھا تھا ہاں جون پور میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں میں نے دیکھا تھا ان کے بھی بال بہت لمبے تھے وہ بھی بہت خوب صورت ہے ان کے ساتھ بھی یہی یہی مسئلہ تھا جو انشای کے ساتھ ہے تبھی ان کو دیکھا تھا میں نے وہ میرے مولانا صاحب کو دکھانے آئے تھے
ہاں ہاں
تو میں نے م مجھے لگا کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا
نہیں ایسا تو نہیں ہے اب تو آپ کو ہوا ہوگا کنفرم ایسا نہیں ہوتا
ہ نہیں ہاں ہاں ہاں اب تو مجھے لگتا ہے ایکسپشن ہے یہ ج مجھے خود نہیں سمجھ میں آتی
س ہاں سچ میں کا سم سے نہیں ہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی میں مطلب میں آپ بھی کسی کے ساتھ بھی بات کر کرتی ہوں نا مجھے جیسے بورنگ لگتا ہے میں سوچ نیا نئی آئی ڈی کارڈ لاؤں گی تو آپ سے ہی بات کروں
پھر ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں اتنی ساری آئی ڈیز ہیں
نہیں وہ خود کرتے ہیں وہ کہاں دیں گے جنید نے پتا نہیں کیسے دے دی وہ بھی بول رہا تھا مجھے کب دو گی مجھے کیا دو گی اگر میں تو
ہاں ہاں وہ سیٹلمٹ کد
ہاں اور کیا فف فف اب میرے وہ چھوٹا والا چا چوچو ہے نا جس کے بارے میں میں نے بولا تھا اس کے پاس بھی تھی وہ بھی وہ نہیں کرتا ہے اب اس نے پہلے تو لیا تھا بولا تھا میں کروں گا میں کروں گا پھر وہ بھی بور ہوگا اس سے بولا میں نہیں کروں گا اب ان کے پاس ہے ان کو بھی میں نے بولا تھا کہ وہ مجھے دییجے انہوں نے منع کیا نہیں منع نہیں کیا بولا کہ ہاں لے لو لیکن ففٹی ففٹی میں نے کہا نہیں اب وہ کال اب وہ کال مجھے بول رہا تھا کہ مجھے گھر پہ صفائی کرنی ہے آپ آؤ گی میں نے کہا ہاں آئی ڈی کا ففٹی ففٹی کر لو
سی ہے لیکن تب کیوں ففٹی ففٹی کرنا جب آپ جا رہی ہیں تب
وہیں میں وہیں میں نہیں میں کہاں گئی
نہیں اگر ج اگر جاتی تو فف فٹی کیوں کرنا پھر تو پورا
وہی تو میں بول رہی تھی نا ان کو کہ وہ مجھے دے دو پہلے انہوں نے منع کیا اس کے بد انہوں نے کہا کہ مجھے صفائی کرنی ہے اگر وہ آئیڈی دیتی تو میں صفائی کے لیے جی ہوں ورنہ تو میں ہمیشہاتی ہوں مطلب میں ہی جاتی ہوں وہ مجھے بولتا ہے آپ ہی آ جاؤ وہ نہیں مانتا ہے یہ ان کوسن کا آنا بولتا ہے کہ آپ ہی آ جاؤ اب میں تو جاتی ہوں لیکن پچھلی بار انہوں نے مجھے منع کیا میں نے کہا یہ مجھے دے دو یہ آئی آپ نہیں کر رہے ہو یہ پھر بھیزایا ہے تو میں کروں گی تو انہوں نے مانا نہیں بولا کہ ہاں لے لو لیکن ففٹی ففٹی اب جب انہوں نے بلایا صفائی کےے میں نےا میں کیوں آؤ گی آئی ڈی کو ففٹی ففٹی کرنا تھا میں نہیں آؤ گی
صی ہے
ہاں
ابھی ہم سوچ رہے تھے ایک چیز ابھی ہم سوچ رہے تھے اگر ہم ناسک چلے جائیں گے پھر اتنا ٹائم مجھے ملے گا نہیں
اچھا اچھا ٹائم کیوں نہیں ملے گا پھر تو ہم شام کو ہی کریں گے نا یہ
پھر اس پہ مطلب اس پہ ٹائم ہونا چاہیے نا دس دس منٹ کر کے پھر مجھے وہاں پہ جیسے فون آئے گا کال کرنی ہے گاڑی لوڈ ہو گئی ہے اس کو ڈیٹیلس دینا ہے
تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ خالی دس منٹ مطلب جب آپ کے پاس ہوگی دس دس منٹ ہی لے کے کریں گے ہم
ہاں ہاں ہاں تب ٹھیک ہے تب رہے گا ٹائم
ہاں وہی د جب آپ کے پاس دس منٹ ہوں گے تب ہی کریں گے ایک ساتھ نہیں چ نہیں
ہوں
ہوں
پت نہیں کیا ہو گیا مجھے اتنا مطلب مجھے لگتا
اچھا میں کرتی ہوں آپ کو واپس کر
ہو گیا دس منٹ گیارہ منٹ ہو ہ